ا سسلام علیکم
ہ کیسے ہو
بڑھیا آپشن ہے اوکے س اوک
بڑھیا ہوں میں بھی کیا چل رہا ہے آپ کے ادھر
بس بھیا موسم تبدیل ہو گیا ہے تو تھوڑا راحت ملی ہے
ہاں جی
اور گرمی کم ہو گئی ہے اشی چا رفر اٹھا رہے ہیں
س
بارش ہوئی ہے بھیا لگاتار دو دن ہو ہے رات کو
اچھا اچھا
ہاں موسم اچھا ہوئے م جی وہ راحت ہے موسم میں
ہاں جی ہاں جی
اور بت آپ کی طرف کیسا موسم ہے
ہاں صحیح ہے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی ابھی تو صحیح ہے فی الحال مند ہے بارش ہوئی
ہاں گرمی سے تھوڑا صحیح ہو گیا ہے
ہاں صحیح ہو گیا ابھی تو
اور بتائیے
بس وہی ہے کہ ابھی دھول مٹی نہیں ہو رہا ہے دھول مٹی دھول مٹی ہو رہی تھی سارے جام کہیں پہ بھی جا رہے تھے
ہوں
ہاں تو بھی بت بہت نکل رہی تھی ابھی تو صحیح ہے
صحیح ہے موسم ب تھوڑی بہت دھوپ رہنے ضروری ہے
ہاں دیکھو ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں ہو نہ سو کے تو زیادہ دقت ہو جائے گی
ہاں جی ہاں جی
تو یہ تو نہیںی ضروری ہے پر ہاں زیادہ تیرز زھو بھی سہن نہیں ہوتا کیا نہیں بارش
ہاں جی
اور سنائییا
کوئی بھی موسم ہو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے زیادہ سردی بھی ہو ہ بارش بھی ہو کچھ بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا
مہربانی ہے جیسا چاہے ویسا کر دے
ہاں جی
اور سناائی ہے اور آپ کے والد صحیح ہیں
ہاں صحیح ہے دیکھو یہ جو باہر کا کھانا بھی رہتا ہے نا تو باہر کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیزوں سے
ہوں
فاسٹ فوڈ وغیرہ جو وہ باہر کاا کیونک لوگ بہت بہت لوگ ایسے ہیں کہ گھر پہ نہیں کھاتے ہیں وہ بھاری جا کے کھاتے ہیں پھر بعد میں کیا ہے کہ
ارے بھیا یہ فاسٹ فوڈ کے پیچھے کیوں پڑ گئے وہ سب ارے نہیں کھائیں گے تو بچارے جو کھول کے بیٹھے ان کا کیا ہوگا
نہیں ک کب کبھی کبھی کاصا ہ نہیں نہیں کبھی کبھی کھا سکتے ہیں لیکن بت زیادہ نہیں
نہیں ہم بی میری سوچ یہ ہے کہ نہیں کھاؤ آپ کی سوچ ہے نہیں کھاؤ ہم چاروں سو نے کہ نہیں کھاؤ تو بچارے جو پیسہ لگا کے بیٹھ ت ان کا کیا ہوگا ہفتے میں ایک بار اوراں روز نہیں پا
ہاں ہفتے میں ایک بار چلے گا کوئی
ہاں چ
نہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاتے ہیں وہ باہر کھ ہی کھاتے ہیں
ہاں یہ بات صحی کہہ رہے ہو جیسے کہ پھر پت ہے بیا کیا وجہ کیا دکھاتے ہیں کیا یار ٹائم نہیں ملا لیٹ ہو گیا ارے ٹائم نہیں ملا آپ کو فن سے لے ک میں فون کو سامنے رکھو سلپ پہ اور کچھ اچھا س بنا لو
ہاں
میں اور آج کل لیڈیز بھی جاب کر تو پرابلم آ جاتی ہے اور جینس سوچتے ہیں کہ میں کیوں بناؤں م میں باہر سے آؤں یہی بنیں گی ارے وہ بھ تو باہر سے آ رہی ہے اس چکر میں لڑائی ہوتی ہے باہر کا کھانا آ جاتا ہے
ہ بت ہاں سارے کاموں کے لیے ٹائم نکال لیتے کھانا بانانی کے لیے نہیں نےکال پاتے ہے نا
تھوڑا دونوں مل کے بناؤ تو کھانا بھی بن جاتا ہے پیسہ بھی بچتا ہے
ہاں وہ بیٹر ہے تو
ہوں
کچن میں بھی ہیلپ بھی کرنی چاہیے ہسبینڈ کو بھی
ہوں ارے زیادہ نہیں کر سکتے تو سیلیڈ تیار کر دو
ہاں
اور کی کہ ہیں پیاس کاٹ کے رکھ دو اسی سے ٹماٹر کاٹ کے رکھ د اس سے ہی ہوتا ہے کہا فٹافٹ تڑکا لگ کے تیار ہو جاتا تھا سانا
ہاں جی ہاں جی
ہاں ابھی جینسوں میں جو ہوتی ہے نا میں کہ میں نہیں کروں گا کہ دن کاک ہاں تو اس میں کا فائدہ ریسٹورینٹ والے اٹھا لیتے ہیں
آپ کیا کہوناا لیتے ہو
بائی ہم تو ہندوستان میں جنم لیا تو سبھی کچھ بنا لیتے ہیں جو فیملی کھاتی ہے ہم دیکھو امیریکا آسٹریلیا کے تو ہے نہیں کیی نہیں منا پائیں گے مطب انڈین ہی بنا لیتے ہیں اور بتائیے تھوڑی بہت کوکنگ تو آپ پہ بھی آ تیو بھی
نہیں جی نہیں میں تو نہیں آتی میرے کو تو کچھ بھی
تو آ کو
نہیں بڑی گل ہےگ ہ
ہاں کیونکہ آپ ہیلپ نہیں کراتے ہو گے اپنے گھر میں
ارے وہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی
تو بھیا ٹائم ہے لگ جاؤ تیاری کرنے میں سیکھ لیں تھوڑی بہڑی چیز
ج
دیکھو جب بھی آپ روک سکتے ہو جب ہیلپ کرو گے نہیں تو ریسٹورینٹ میں ہر لڑک رہتی ہے کہ باہر سے مگا لو میں بھی تھک گئی
ہاں یہ بات تو صحی ہے
ایسے چھوٹا موٹا کھانا بنانا سیکھ کھانا نہیں سیکھ رہے پر ہاں تھوڑی یہ سیلڈ تیار کرنا ٹماٹر پیاز کرنا اس میں پتا بہت خشی سی ملتی ہے ایک کٹی مل جاے تو فٹافٹ کام ہو جاتا
نہیں یہ کام تو کر سکتے ہیں نا يار یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اتنا تو
ہر کوئی نہیں کرتا بھائی
ہاں
اور بتائیے
اور کچھ بنانا نہیں آتا بھی تو وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بنانے کے لیے کہ بھائی کیسے بنائے
ہوں یہ بات بھی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیز زیادہ آ رہی ہے کہ آپ کچھ بھی چیز ہو آپ سیکھ سکتے ہو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ آج کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ورنہ میرے کو
یہ نہیں آتا صحیح بات ہے
ایک دن کا سمے دے دو اگر آپ لڑکی دیکھنے جا رہے ہو اس سے فرمائش کرو کہ آپ کو یہ آتا ہے تو وہ منع نہیں کرے گی آتا ہے دو دن مت جا وہ بنا کے دے د گے آپ
پہلے ٹائم تھا جب چپ رہتی تھی لڑکیا کہ نہیں آتا بنا لوں گی سیکھ لوں گی
اور پھر آج کل کی سوسائٹی میں نا یہ چل رہا ہے کہ سو پرسینٹ مے نا ساٹھ پرسینٹ لکڑیاں ایسی ہوں گی جن کو کھانا بنانا آتا نہیں چالیس پرسینٹ تو آتا ہی نہیں ہے
ہاں ارے یہ نا کہ آج کل کی لڑکیاں پڑھائی بھی اچھی کر رہی ہیں اب
ہاں
کیونکہ پرسنٹیج زیادہ ہے لڑکوں کے حساب سے تو وہی گھر کا کام نہیں سنبھال پاتی یہ وہی ان کی بھی پڑھائی ہے پھر ٹیوشن ہے پھر آگے کی بھی گریجویشن ہے تو اس میں کہاں ٹائم ملتا ہے بچوں کو
صحیح بات ہے
اور میں چی یہ شادی یہ تو پڑھائی ہوتی ہے ہماری ساماجکتا پڑھائی نالج کہنے تھا کہ ہماری گریجویشن ہو گئی ڈگری پڑی پے پڑھائی شرو ہوتی ہے شادی کے بعد وہ ہمیں سکھایا جاتا تھا سنسکار گھر کیسے ے چلایا جاتا ہے کھا کیسے بنایا جاتا ہے وہ سب چیز لڑکیاں شادی کے بعد ہی سیکھتی ہیں
ہوں ہوں
کیکہ پہلے پاپا کی پڑی پھر گھر کی رانی ہوتی ہے تو رانی کا تو سب کچھ آنا چاہیے
ہ
اورت ہی ہے
بس سب ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر تو
ہیلو
ا اور بتاؤ پردوشن کے بارے میں کیا کیا کہنا چاہتے ہو آپ
جی
اور پردوشن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو آپ
نہیں نہیںی میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی بس یہ ہے کہ اپنی لائف جیسے جیو ہنس کے جیو اچھے سے جیو
ہاں جی صحیح ہے
بس تھوڑی کوئی بات ہوتی ہے تو جو نہ نے بتا دیتی ہوں اور مجھے کسی کی لائف میں انٹر فیئر کرنا پسند نہیں ہے
کرنا بھی نہیں چاہیے بھائی
سب کی اپنی لائف ہے بھائی ہم کیوں کھانا کھا دخل دے۔۔ ہم اپنی سنبال لیں وہی بہت بڑی بات ہے
کیا جاب کرتے ہو آپ
ہم گھر پہ ہیں ہاؤس وائف کوئی جاب نہیں ہے بچوں کو اچھے سے پرورش کر رہے ہیں ٹائم پہ کھانا ریڈی کرتے ہیں
ہوں ہوں صحیح ہے یار بس یہی یہی چاہیے اور کیا
ہوں دیکھو جاب کرتے ہیں ہم پیسے کے لیے ج اور ہم جاؤ کریں گے تو ہمارے تو پیسے کمانے چاہے ہیں گھر پہ وہی بچے غلط اس میں پڑ جائیں گے نہیں انہیں ڈھلک سے کھانا ملے گا نہیں پرورش ہو پائے گی نہیں ہم یہ دیکھ پائیں گے کیا بات کر رہے ہیں
اور ہاں جی ہاں جی
ہاں تو سب سے پہلے یہ ہے
نکلنا رہ ہاں گھر پہ بھی ٹائم دینا چچیے بھائی بچوں کو بھی دینا چاہیے
تو تھوڑا یہ ہے کہ سس م میںین چاہیے بچوں کا اچھا اس سے سنسک مل جاؤں ٹائم پہ نہیں تو فاسٹ ہم ورک کرنے لگے نا تو بچے فاسٹ فوڈ پہ بھگیں گے ممی نہیں آئی ہے ات نے کچھ پی منگا لو پاؤ یہ بھجی والے تو ہیا جتنا فائدہ ہمارا اتنا نقصان کان گھر کا ہو جائے گا
ہ
ہاں
صحیح ہے بھائی ان کا کھانا ہی اچھا ہے گھر کا کھانا گھر کا ہی کھانا ہوتا ہے باہر کا باہر کا ہی ہے بھائی
اور بتائیے
اور ب ہپ بتاؤ پڑھائی وڑھائی کہاں پہ چل جات پڑھائی کرتے ہیں نا بچے
ہ ہاں جی ہیلو
ہاں اور اور نہا آپ ا اچھے سے پڑھانا بچوں کو بھی بھائی پڑھائی پہ دھیان دینا
ہاں جی ہاں جی کوشش تو یہی ہے
روری ہے
جی پرورش سب سے پہلے بعد میں اچوس ٹھیک ہے اوکے
ٹھیک ہے چلو اوکے خ خدا حافظ